ہلو
ہلو
ہلو
السلام علیکم
الل السلام علیکم وعلیکم سلام
کیسے ہیں آپ سب خیریت سے ہیں
ہاں جی خیریت سے آپ
الحمد للہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں
ہاں جی بس اور
بس کچھ نہیں آج کل میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ بے حد کتابوں میں کھوئے رہتے ہیں ان کتابوں میں کھونے کا کیا راز ہے
کچھ نہیں بس پہلے سے ہی ہماری یہ عادت لگی ہوئی ہے جو ہم تھوڑے تھوڑے اس عادت کو تو نبا رہے ہیں کر رہے ہیں تھوڑے ٹائم پاس
اچھا ویسے تعلیم لینا بےحد اچھی بات ہے اگر ہم تعلیم ا اگر عورت کے پاس کوئی نہ کوئی ہنر ہو تعلیم ہو تو وہ ضرور سے کامیاب ہوتی ہے گھر کے بےحد سارے کام کرنے میں بھی وہ بہت سکشم ہوتی ہے اور دیکھیے نا تعلیم لینا کوئی معمولی چیز نہیں ہے یہ انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی زیور ہے اس کے پاس علم ہو وہ ہر محفل میں عزت پاتی ہے اور اس کا دیکھو اس کو زیادہ پڑھ کے اس سے تجربہ ہوتا ہے اس تجربے کا استعمال کر کے وہ اپنی اولاد کو اور اپنے گھر کو بہت اچھے سے سنبھال سکتی ہے
ہاں آپ نے سی کہا بالکل صحی
مگر کچھ لوگ مگر کچھ لوگ صرف تعلیم لینے کو پیسہ کمانا ہی مان لیتے ہیں کہ تعلیم لینا اس کا مطلب صرف پیسہ کمانا تعلیم لینا صرف پیسہ کمانا نہیں ہوتا ہے ایک عورت اگر تعلیم لے کر اپنے بچوں کو اچھے سبب سکھاتی ہے گھر کو اچھے سے اپنے سارے فرض ادا کرتی ہے تو وہ بھی ایک تعلیم کا حصہ ہی مانا جاتا ہے
جی بالکل بالکل کل حان سے
بالکل صحیح فرمایا نا
ہاں جی
اور تعلیم کوئی معمولی چیز نہیں ہے یہ انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی زیور ہے اور دیکھیے نا کچھ لوگ تو یہ بھی ہے کہ کہتے ہیں کہ آج آج کل جو تعلیم پ لے لیتی ہے وہ گھر نہیں سنبھالتی وہ گھر پر نہیں ٹکتی ان کے پر نکل آتے ہیں پر ایسا نہیں ہے سبھی لوگوں کو ایک ہی اس اللہ نے جو ہمیں سبھی کو ایک زندگی دی ہے اس زندگی میں سب کو ایک سے جینے کا پورا حق ہے
جی بالکل بالکل صیح
ہم نے بھی بہت دیکھا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ ہر مسئلے کو بہت سلیقے سے حل کر لیتے ہیں جبک جو تعلیم نے جو جن کو پوری تعلیم نہیں دی جاتی ہے وہ کہیں کہیں اپنے فرض صحیح طرح سے نہیںا پاتے اور ہمارے والدین انہوں نے تو ہمیں کتنی اچھی تعلیم دی ہے اور ہمیں اچھے سبق بھی سکھائے ہیں کہ ہمیں بڑوں کی خدمت کرنی چاہیے ہمیں غریبوں کی مدد کرنی چاہیے اور ہم ہمیں دیکھ ہمارے بچے بھی اس تعلیم کو سیکھ رہے ہیں تو ہمیں تو اس بات کا بےحد فخر ہے
صحیح تھا آپ نے یہ تو ہمیں فرق کو ہونا چاہیے کیونکہ ہم انسان ہے یوں تو ہے نہیں کہ جانور ہے انسان کی طرح کیا ہے سب کی مدد کرنی چاہیے ہم
بالکل صحیح فرمایا آپ نے خدا نے ہمیں یہ زندگی توقین دی ہے تو ہمیں ضرور نیکیت سے کرنا چاہیے اور نیکی کرتے ہیں تو خدا بھی دیکھو اس سے خوش ہوتے ہیں بے حد تو ضرور سے ہمیں ہماری زندگی میں نیکی کرنی چاہیے غریبوں کی مدد کرنی چاہیے اور ہمیں تعلیم تو ہماری جو ہمیں جو تعلیم ملی ہے اس تعلیم کا استعمال کر کے ہمیں کچھ ایسے کام کرنے چاہیے جس سے ہمیں بھی فخر ہو اور ہمارے والدین کو بھی فخر ہو ایسا نہیں کہ ہمیں وہ اس کا کویں غلط استعمال کرنا چاہیے تعلیم صرف نوکری پانے کے لیے نہیں ہوتی ہے بلکہ انسان کو صحیح اور غلط کی پہچان بھی سکھاتی ہے
بالکل صحی کرناا
اور آج کل تو دیکھ کہ نہ چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی بڑے بڑے خواب دیکھتی ہیں کہ ہم بھی پڑھنے جائیں گے ترقی کریں گے اور پورے ملک میں اپنا نام بھی روشن کریں گے تو ان بچیوں کے اس خواب کو بھی ہمیں آگے ایک رضا دینی چاہیے ایک موقع دینا چاہیے کہ وہ بھی اپنے خواب پورے کر سکیں
ہاں جی بالکل صحیح
اور پہلے لوگ پہلے کے زمانے میں لوگ نا لڑکیوں کی پڑھائی کو اتنا توجہ نہیں دیتے تھے اتنا اہم نہیں سمجھتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ صرف لڑکوں کو پڑھانا بھی مطلب ان کے لیے مناسب ہے لیکن ایسا نہیں ہے اگر لڑکیوں کو بھی پڑھاؤ تو وہ اپنے بچوں کو اولادوں کو اچھی اچھی مطلب نعمت دیتی ہے اچھی اچھی علم دیتی ہے خود بھی علم اسے خود بھی اچھی علم لیتی ہے تو وہ اس اس کی زندگی میں بےحد کام میں آتے ہیں اور آج کل تو زمانہ بدل گیا ہے لڑکیاں بھی ہیں تو ڈاکٹر ٹیچر افسر سائنٹسٹ ہر جگہ پہ خواتین اپنا نام روشن کر رہی ہیں
بالکل صحی تھا یہ تو سب کو بڑھاوا دینا چاہیے ہر ایک بات کے لیے کہ بائی یہ سب آگے کہ چلو بھی
بالکل صحیح فرمایا آپ نے تعلیم کو لے کر کبھی لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے ہمیں زندگی میں ضرور سے اس پہ اس پہ بہت غور فرمانا چاہیے اور اسے بھی توجہ دینا چاہیے اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہمیں ہمیں کسی نہ کسی ہنر میں بھی ا آگے ہونا چاہیے جو کہ ہمارے ا گزار گزارے کے لیے جس سے کہ ہم ایک اچھا روزگار بھی مل سکے
صحیح کہا آپ نے
اور تعلیم تو ایسی ہوتی ہے کہ جب کبھی دیکھو کوئی زہالت انسان کو اندھیرے میں رکھتی ہے تو یہ علم روشنی دیتی ہے اور یہ ہمیں اس اندھیرے سے باہر نکالتی ہے
بالکل صحیح کرنا ہے آپ نے
تعلیم انسان میں تہذیب صبر اور ادا ادا بھی پیدا ادب بھی پیدا کرتی ہے اور سچ میں پڑھا لکھا انسان ہر بات کو ہر طلیقے کو اچھے سے جانتا ہے اور اس طرح سے آگے بڑھتا ہے اور اگر تعلیم شدہ عورت ہوتی ہے تو اس کے اندر آتم وشواس بھی بڑھتا ہے اور جب انسان علم حاصل کرتا ہے تو اس کے اندر اپنے فیصلے خود بخود لینے کی ہمت بھی آتی ہے
ہجی یہ ہم نے سب کو بڑھاوا دینا چاہیے اس بات کے لیے کہ ہمیں آگے سب کو ی اچھے سے پہچاننا چاہیے کہ ہاں کیا ہے کیا نہیں ہے تو ہمیں بھی اللہ میں آگے بھی بڑھاوا دیتے ہیں
بالکل صحیح فرمایا آپ نے جب انسان علم حاصل کر ہوتا ہے تو اس کے اندر بےحد مطلب وہ بہت اس میں ہمت آ جاتی ہے وہ کچھ بھی غلط کوئی غلط فیصلے نہیں لیتا ہے وہ سارے اچھے فیصلے لیتا ہے تو یہ اس کے لیے بےحد ضروری ہے
جی جی جی
اور آج کل دیکھیے نا آن لائن پڑھائی بے حد مشہور ہو رہی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا سوچنا ہے
ہاں یہی ہے کہ ہاں بھائی ہمیں بھی کیا ہے ٹیکنالوجی آئی ہے تو آگے آگے بڑھ رہی ہے تو ہمیں بھی آگے لے کے جا رہی ہے ہمیں بھی کچھ نیا بتا رہی ہے کہ ہاں بھائی اس کے بارے میں کیا ہے کیا نہیں ہے تو ہمیں بھی تجربہ مل رہا ہے نیا نیا سیکھنے کو مل رہا ہے کہ بھائی ہاں ایسی بھی ہوتی ہے یہ چیزیں یوں تو کیا ہے آگے جیسے مطلب دیش بڑھ رہا ہے ویسے ہمارا بھی ہم بھی بڑھ رہے ہیں
بالکل صحیح فرمایا آپ نے ملک کہ ملک کو آگے بڑھانے میں آن لائن کا آن لائن جو تعلیم مل رہی ہے وہ بھی بحد اس کا بھی بےحد مہتو ہے کہ اس سے بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو بےحد آسان ہو جا رہی ہے اور اس موبائل کے زمانے میں موبائل اور انٹرنیٹ کی وجہ سے گھر بیٹھ کر بھی بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے سوشل میڈیا میں لوگ زیادہ وقت برباد کرتے ہیں لیکن پھر بھی اگر سمجھداری سے اس کا استعمال کیا جائے تو سوشل میڈیا کا علم کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے
ہاں جی ہاں جی
مطلب مثلا تو یہی ہے کہ ہر چیز کا استعمال اگر ہم صحیح سے کریں تو وہ ہمارے لیے بے حد اچھی ثابت ہو سکتی ہے علم ہی حاصل کرنے کے لیے انسان کو سیکھنا سکھاتا ہے کہ ہر چیز میں اعتدال سمجھداری ہونی چاہیے
جی بالکل بالکل
اگر کسی کو پڑھنے کا موقع نہ ملے تو کیا وہ بعد میں تعلیم حاصل کر سکتا ہے آپ کا کیا سوچنا ہے اس کے بارے میں
نہیں نہیں نہیں یہ بالکل غلط بات ہے ہمیں بھی دیکھو آگے سب کو بڑھاوا دینا چاہیے کہ ہاں بھائی یہ ضروری ہے یہ سب چیزیں کہ آگے اب ان کو بڑھنا ہے تو یہ کرنا ضروری ہے اس بارے میں اپنے کو دھیان رکھ کر یہ کرنا چاہیے
بالکل صحیح فرمایا آپ نے اگر کسی کو پڑھنے کا موقع نہ ملے تو میرا تو ایسا ماننا ہے کہ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے جو انسان سیکھنے کا جذبہ رکھتا ہے وہ کسی بھی عمر میں وہ عمر کوئی معائنی نہیں رکھتی وہ آگے چل کر بھی پڑھ سکتا ہے آگے چل کر بھی علم حاصل کر سکتا ہے اس کے لیے ہر دی دین نیا موقع ہو سکتا ہے
ٹھیک ہے ٹھیک ہے خدا حافظ اپنا دھیان رکھنا اور ہمیں بھی ضرور فون کرنا اور ہمیں بھی بتانا تجبہ اور الگ الگ سے
ٹھیک ہے ضرور پھر ملتے ہیں اللہ حافظ اسیس
اللہ حافظ ٹھیک